وعلیکم السلام ا شکر اللہ کاف ٹھیک ہو
شکر کرار بھی سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے ہاں بتائیے آپ ٹھیک ہو
ہاں ہاں شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو کھانا کھا
میں نے کھانا کھایا میں ایسے ہی بیٹھا تھا جسستر میں آپ نے کھانا وغیرہ کھایا
ہاں ہاں میں نے بھی کایا
آج کل تم کافی مصروف نظر آ رہے رہی ہو کیا بات ہے
کچھ پڑھائی اور جل کے تس روپتی و پھر آج میں آک دلچسپ موازو پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے عقل مندی
اچھا ٹھیک آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی شاید آپ نے ایئر فون دور رکھا ہے
اچھا میں رکھتی ہوں آگے
بہت اچھا موضوع ہے عقل مندی ہر انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے مگر تمہارے خیال میں عقللمندی کیا ہے
میرے نزدیک عقل مندی صرف زیادہ معلومات رکھنے کا نام نہیں ہے عقل مندی یہ ہے کہ انسان خب صورت حال میں صحیح فیصلے کرے اور اپنے اور دوسروں کی بھلائی کی مدد مد نظر رکھے
بالکل ٹھیک بہت ج سے لوگ تعلیم یا ڈگری کو عقللمندی سمجھتے ہیں لیکن اصل میں عقللمندی کا تو عقلمندی کا توقل سوچنے سمجھنے کا اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے ہوتی ہے
پڑھا لکھا ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ غلط فیصلے کرتا ہے تو اسے عقل مند نہیں کہا جا سکتا
مجھے ایک واقعی یاد ہے ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہتا ہے انہوں نے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی لیکن لوگ ہر مشکل مسئلے میں ان سے مشورہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ گہری اور تجہ روبہ بہت ہے
یہ بات ثابت کرتی ہے کہ عقل مندی صرف کتابوں سے نہیں تجربے بھی انسا سے عقل مندی بناتا ہے
بالکل تمہارے خیال میں عقللمندی انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے
عقل مند انسان کم بولتا ہے اور زیادہ سنتا ہے جو جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتے اور ہر پہلو پر غور کرتے ہیں
بہت خوب میں نے بھی سنا ہے کیا عقللمندی آدمی غے میں فیصلہ نہیں کر
بالکل گس آ سارے انسان کی سوچنے کی کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے اسی لیے عقل مند لوگ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں
آج کل سوشل میڈیا پر بھی لوگ بنا سوچے سمجھے ہر بات شیئر کر دیتے ہیں کیا تم سمجھتی ہو کیا یہ عقللمندیا
نہیں عقللمندی کا تقاضا ہے کہ کسی بھی خبر کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کی جائے غلط معلومات پھیلانا سمجھ کے سماج کے لئے نقصان دہ ہو سکتا ہے
میں تمہاری بات سے متفق ہوں عقللمندی انسان کو ذمہ داری بھی بناتی ہے
جی ہاں جو انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے اور انہیں بہترین طریقے سے پورا کرتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے
ایک اور بات کیا عقلمندی پیدائشی ہوتی ہے یا سیکھی جاتی ہے
ا میرے خیال میں دونوں کچھ لوگ فطری طور پر تیز ذہن ہوتے ہیں لیکن عقللمندی کو مطالعہ تجربے اور اچھی شحبت کے ذریعے مزید نکھارا جا سکتا ہے
اچھی صحبت کی تم نے بہت اہم بات کی انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے انہی سے اثرات لیتا ہے
بالکل اگر ہم عقللمند اور نیک لوگوں کی صحبت مر رہے تو ہماری سوچ بھی بہتر ہوتی ہے
عقل مندور علم میں کیا فرق ہے
ہ علم معلومیت کا نام ہے جب کیا ک مدھی اس علم کو صحیح جگہ استعمال کرنے کا ہنر ہے
واہ بہت امد آباد کہی تم نے اگر کسی کے پاس عم ہو تو مگر اسے استعمال کرنا نہ آتا ہو تو اس کا علم مکمل فائدہ نہیں دیتا
بالکل اسی لئے کہا جاتا ہے کہ علم روشنی ہے اور عقللمندی اس روشنی کو صحیح راستے پر استعمال کرنے کا نام ہے
اسکول اور کالج میں بھی عقلمندی کی اہمیت بہت ہے صرف رتا رٹا لگانا کافی نہیں ہوتا
ہاں ہاں جو اسٹوڈینٹس کنسپٹس کا سمجھتا ہے اور ان کا عملی استعمال سیکھتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے
عقلمندی گھر کے معاملات میں بھی مدد کرتی ہے
بالکل اگر گھر کے افراد عقل مندی سے فیصلہ کرے تو جگڑے کووم کم اور محبت زیادہ ہوتی ہے
اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ا پڑھے ہیں
یہ بات مجھے بہت پسند آئی کبھی کبھی خاموشی بھی عکر مندی ہوتی ہے
بالکل ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے کچھ صورج ف حال میں خ موشی فتنا ختم کر دیتی ہے
کیا عقللمندی کا مقل ایمداری سے بھی ہے ایمانداری سے بھی ہے
نقل وند انسان جانتا ہے کہ چوٹ اور دوکھا آخر پر نقصان ہی دیتا ہے اسی لیے وہ سچائی اور ایمانداری کا راستہ اختیار کرتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ عقل مندی انسان کو دور اندچی بھی سکھاتی ہے
ہاں عقل مند لوگ صرف آج کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ مستقبل کے نتائج کو بھی دیکھتے ہیں
مثال کے طور پر
اگر کوئی اسٹوڈنٹس آج محنت کرتا ہے تو وہ اپنے مستقبل کو بہتر بناتا ہے یہ عقللمندی ہے جبکہ صرف تفریح میں وقت ضائع کرنے نادہ نہیں ہوسکتا ہے
صحیح کہا آج کی محنت کل کی کامیابی بن سکتی ہے
اور عقل وت لوگ اپنے وقت کی قدر بھی کرتے ہیں
وقت واقعی بہت قیمتی ہے جو وقت گزار جائے وہ واپس نہیں آتا
اسی لیے عقل مند افراد اپنا روٹین بناتے ہیں اور وقت کا مناظم انداز میں استعمال کرتے ہیں
آج کل کے لوگ چھوٹی سی ناکامی سے مایوس ہو جاتے ہیں
یعنی عقلمندی کا مطلب مشکلات سے بھاگنا نہیں بلکہ اس کا سامنا کرنا ہے
بالکل مشکلات زندگی کا حصہ ہے عقل مند لوگ ہمت اور صبر سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں
صبر بھی عقلمندی کی نشان ہے
جی ہاں بےسبری اکثر غلط فیصلوں کا سبب بنتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ عقللمندی انسان دوسروں کے اہمیت احترام بھی کرتا ہے
یہ بہت ضروری بات ہے عقل مند لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کی اپنی رائے اور اہمیت ہوتی ہے
اگر ہر انسان عقللمندی سے کام لے تو سماج میں سے بعد سے مسئلے کم ہوسکتے ہے
جگڑے ناانصافی اور بد زبانی میں کمیاں سختی ہیں
تمہارے خیال میں بچوں میں عقللمندی کیسا کیسے پیدا ہوتی ہے
ٹھیکچر نے بھی اس میں بہت کردار ہوتا ہے
بالکل استاد صرف کتاب علم نہیں دیتے بلکہ اچھی سوچ اور اچھی عادتیں بھی سکھاتی ہے
مجھے یاد ہے ہمارا ہمارے ایک ٹیچر کہتے تھے ہر کام سے پہلے یہ سوچو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا
یہ واںقع عقللمندی کا بنیادی اصول ہے
عقلمندی اور حکمت میں کوئی فرق ہے
دونوں قریب قریب رکھتے ہیں حکمت عقل وندی کا عملی اظہار ہے یعنی عقل کا بہترین طریقے سے استعمال کرنا
بہت اچھی تشرییر ہے مجھے لگتا ہے کہ عقللمندی انسان کو عزت بھی دیتی ہے
جی ہاں لوگ عق مند افراد کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور ان پر بھروسہ کرتے ہیں
کیا دولت عقلمندی کی نشانی ہے
نہیں دولت اور عقل مند لوگ الگ چیزیں ہیں بہت سے دولت مند لوگ بھی غلط فیصلے کر سکتے ہیں اور بہت سے سدا لوگ بہت عقل مند ہوتے ہیں
یہ بات بالکل درست ہے اصل کام یہ
ہاں ہاں اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان عقل مندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور دوسروں کے لیے بھی فائدے مند بنے
میں سمجھتا ہوں کہ عقلمندی انسان کو اپنی غلطی تسلیم کرنے بھی سکھاتی ہے
بالکل جو اپنی غلطی میں مان لیتا ہے اور اسے درست کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے
جبک ندان شخص اکثر اپنی غلطی پر د کرتا ہے
جی ہاں د کا ضد کا ہی مرتبہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے
آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی عقل وندی واقع ایک ایسی دولت ہے جو انسان کی پوری زندگی کو بہتر بنا سکتا
تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کلمندی عم تجربہ صابر ایمانداری اور دور اندیشانی کا خوبصورت منجو ہے
بالکل اگر اور وہ جو شخص ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے وہ زندگی میں زیادہ کامیاب اور محترم بنتا ہے
بعات کو بعش کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عقلمندی انسان کی سب سے بھاری چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ